وعلیکم السلام علیکم ہاں جی آپ ٹھیک ہو
ہاں شکر اللہ کا گھر میں سب ٹھیک ہے
شکر شکر آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا سب ٹھیک ہے اور کیا کر رہے ہو کھانا کھایا
ہاں میں نے کہایا آپ نے کہا
ہاں میں نے بھی کپ کا کھایا تب سے میں آج صبح سیاسل میں بزی ہی تھے
آپ کیا کر رہی تھی گھر پ
اصل میں پہلے تو صبح جب اٹھے میرے گھر میں کوئی نہیں تھا میری بہن گئی تھی ڈاکٹر کے پاس بہن کو کو لے کے وہ بیمار تھی پھر جھاڑو پوچا اپنی کام صفائی تو پھر میرا بھائی گیا تھا مکان پہ اس کو وہاں سے ایکسیڈینٹ ہوا تھا
اس کو عمر نہ زیادہ لگی تھی پھر
ہاں اس کو بہت جگہوں پہ لگی تھی پھر وہ بھی ہو وہ اسکوٹی پہ چل رہا تھا آگے سے کوئی انسان آ رہا آ رہا تھا وہاں سے کوئی پتا نہیں وہ کون تھا وہاں سے اسے بتایا کہ مطلب وہ وہ نا مطلب وہ ہوتے ہیں ناا عجیب ٹائپ کے کچھ آدمی وہاں سے تو اس نے بتایا وہ آیا میرے آگے وہ دکھ ہی نہیں رہا تھا میں نے اب اسکوٹی کو بریک دی اور میں آگے سے ہی پلٹ گیا پھر اس کو لگی تھی پیر میں ہاتھوں میں پھر اس کو بھائی نے ہاسپٹل لیا اور میں گھر میں اکیلے تھی
اچھا ٹھیک یہ کہاں تھی دادی وغیرہ
دادی ویر ہاں دادی مت نہ کرتے ت اکام خود ہی کرنا پڑتا ہے نا کام ہاں پھر میں نے اندر کی کام کی تو میں نے پھر چاول بنایا
ہوں
اور سبزی بھی بنائی دال وغیرہ تو پھر آئے آدھے آدھے ایک ایک کر کے یہ آئے کھانا کھانے پھر میں نے ان سب کو دیا ایک ایک کر کے کھانا تو پھر پاپا لاسٹ میں آیا پھر میں نے بابا کو دیا کھانا
پھر تو آپ بہت تھکی ہوئی ہوگی
ہاں ورنہ کیا اب میں نے سوچا کہ اب میں بیٹھوں گی
ہاں
میں بیٹھی تو وہاں پہ ماسی آئی
پھر پھر ان گ
پھر ان کو چائے جوس وغیرہ تو خیر وہ بھی پھر نکلے
ہاں پھر وہ نکلے گا وہ
نہیں نہیں وہ نکلے پھر ان کے برتن وغیرہ اٹھائے مطلب نا یہ جوس کا وغیرہ اٹھائے تو گلاسز وغیرہ وہ دھوئے پھر میں بیٹھی تھی ایسے ہی پھر سوچ رہی تھی ایسے ہی بیٹھے بیٹھے کیا کریں اب
اچھا ٹھیک ٹھیک
ہاں اور آپ کیا کر رہے تھے
میں تو ایسا یہ صبح سے گار پہ تھا سویا تھا پوری پورے دن
اچھا اچھا ٹھیک ہے آپ اتنا سوتے کی ہو
مج ھے تھوڑا نیم کے ساتھ زیاد آئیے
اچھا کھانا کھایا آپ نے
ہاں جی آپ نےھا ہے
ہاں میں نے کھانا کھایا سبزی کیا تھی
ہمیں تھے ٹماٹر
ٹماٹر اور
اور فش
اچھا فش مچھلی یاد روز کھاتے ہو
ہ
یہ مچھلی آپ روز کھاتے ہو
ہاں روز نہیں مطلب یہی دود
ہاں کون لاتا ہے
پا پا
اچھا ٹھیک ٹھیک چلو اچھی بات ہے ا سے بھی مطلب پروٹین ملتا ہے بہت زیادہ
وہ تو سب پروٹین ہی ہوتا ہے
ہاں ہاں کھانی چاہی
آپ نے کھائی ہے کبھی مچھلی
ہاں ہاں کھائی ہے بہت بار لیکن آج تو بہت ٹائم مطلب بہت ٹائم سے نہیں کھائی میں نے
چلو میں دیتا ہوں کھاؤ
ا چلو آپ بھیج دیں ہم بھی بنائیں گے
چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے
ہاں جی
ہ
اور کچھ نہیں تھی مچھلی صرف تھی
اور تھے نا ٹماٹر
اچھا اچھا ٹھیک چلو اچھا کیا
د
تھ تھوڑے زور سے سے بات کرو اچھا اچھا ٹھیک میں نے سنا تھا کہ مچھلی کے سات دی نہیں کھاتا
وہ نا کچھ لوگوں کا وہ ہوتا ہے شک
اچھا ٹھیک لیکن ہم جب بناتے ہیں نا مچھلی ہم دہی وغیرہ نہیں کھاتے ہیں اس سے پرابلمس ہوتی ہے کچھ نکلتا ہے اس سے
ہلو ہلو
میں بتا رہی ہوں اس سے کچھ نکلتا ہے ہم نہیں کھاتے ہیں جب بھی ہم بنائیں گے نا ہم نہیں کھاتے ہیں مچھلیاں
اچھا ٹھیک میری مما بھی نہیں کھاتی ہے لیکن میں کھاتا ہوں میں نہیں مانتا ہوں یہ سب
اس سے اسی ٹائم پرابلم نہیں ہوتی ہے بڑے ہو کے وہ ہوتا ہے
اچھا ٹھیک ٹھیک
ہاں ہاں جی
جی ٹھیک
اس سے بڑے ہو کے ہوتی ہے پرابلم اس میں دہی اور مچھ مچھلی کھانا صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے اسے نکلتا ہے کچھ فیس پوری باڈی کو نکلتا ہے وائٹننگ جیسی ہوتی ہے نا وہ فل باڈی کو ہوتی ہے
جے وہ سفیدا
ہاں ہاں داغ ہو جاتے ہیں سفید داغ اسی لیے بتایا گیا ہے نا کہ مچھلی اور دودھ ایک ساتھ یہ کھانا
ہو کس نے بتایا
ڈاکٹر بھی بتاتے ہیں اور پرانے لوگوں کی بات ٹی وی ہے
یہ پرانے لوگوں کی باتیں ہیں ڈاکٹرس نہیں بتاتے
اچھا اچھا ٹھیک لیکن ہم تو پرانے لوگوں کی باتیں بھی سنتے ہیں ہم نہیں کھاتے ہیں
چلو یہ بھی صحیح ہے ہاں جی
اور بتاؤ اپ
تمہیں پتہ ہے میں میں بیمار ہوں
آپ کو کیا ہے
مجھے زکام کاف
جی
زکام اور تف
زکام اور تاف
ہاں جی
بخار ہے کیا
ہاں جی
اچھا
زکا زکام جو زکام اور بخار
مجھے لگا آپ کیا ت بتا رہے ہو
سوری سوری اصل میں وہنا کشمیری میں زیادہ کرتا ہوں
کوئی بات نہیں اب دوائی وغیرہ لی
ہاں جی میں کیا تھا ڈاکٹر کے پاس بھی
جی
میں گیا تھا ڈاکٹر کے بااز بھیئی
اچھا ڈاکٹر نے کیا بتایا پھر ڈاکٹر نے دوائی دی ی
اس نے دوائی وغیرہ دی اور ایک اور ایک انجیکشن کیا
اچھا ٹھیک ہے انجیکشن سے ڈر تو نہیں لگتا ہے آپ کو
ہاں ڈر تو لگتا ہے لیکن جب وہ نیچے سے کرتے
اچھا اچھا ٹھیک چلو ہاں انجیکشن تو انجیکشن سے تو ہر ایک ڈرتا ہی ہے
ہ
ہاں ہاں ڈر اتنی بھی نہیں ہو تو لیکن ٹھیک صحت کے لیے تو کچھ بھی کرنا پڑتا ہے
تو آپ نے کب کیا تھا پچھلی بار انجیکشن نیچے سے
ارے یاد کہاں ہے اب انجیکشن کب کر کیا تھا میں نے کب نہیں کیا تھا
سکستھ یا سیونتھ میں کیا ہے
جی
میںی نے شاید سکسستھیا سیونتھ م میںک کے
کیا بتا رہے آپ
میں نے شاید سکسھ یا سیونتھ میں کیا ہے
اچھا آچ توور کی
آپ کس کے ساتھ چیٹ کر رہی ہو
ہ مطلب آپ نے بتایا نا میں اب بھی انجیکشن کر کے آیا
ہاں جی لیکن میں نے یہاں پہ کیا آرم پہ
اچھا ٹھیک ہاں ک کہیں پہ بھی انجیکشن سے تو لگتی ہے لیکن صحت کے لیے کچھ بھی کرنا پڑتا ہے
اور کیا صحت کے لیے کچھ بھی کرنا پڑتا ہے
اور بتاؤ آپ یہ تو ا مجھے لگتا ہے زکام ٹھنڈے کھانے سے ہوتا کیا آئس کریم جوس وغیرہ س
میں نہیں کھاتا ہوں آئس کریم زیادہ
م کھاتے ہو
نہ نہ میں نہیں کھاتا ہوں آئس کریم آپ کھتی ہو
ہاں کھاتی ہوں اتنی بھی نہیں کیونکہ مجھے اتنی آئس کریم نہیںس پسند ہے مجھے گول گپے بہت زیادہ پسند ہیں میں وہی روز کھاتی ہوں دس روپے کے آج نہیں کھائے آج میرا موڈ اسی لیے ٹھیک نہیں ہے
اچھا ٹھیک ٹھیک گولڈ کپ پہ
ہاںاں جی
شاید آپ کی بچپن شاید آپ کی بچپن سے یاد ہے گول گپ
ارے نہیں بچپن سے نہیں یہاں پہ ایک گول گاپہھا اچھا بیچتا ہے میں جاتی ہوں نا روٹی وغیرہ لانے میں وہیں سے کھاتی ہوں
پھر تو اچھی بات ہے
جی جی اور آپ کو کیا پسند ہے ا فاسٹ فڈ میں
فاسٹ فوڈ میں مجھے سب سے زیادہ پسند ہے بریانی
بریانی آپ کو بنانی آتی م ت
نہ بنانے میں آتی لیک کھاتا ہوں میں
اچھا ٹھیک مجھے یہ بریانی بنانی آتی ہے لیکن لیکن مجھے پسند نہیں ہے
کٹھے ب م سب سے زیادہ آپ کو کیا پسند ہے سب
مجھے پسند ہے مطلب نا وہ فاسٹ فوڈس میں پیزا
پیزا لیکن اس صحت کے لیے بہت خراب ہوتا ہے
ہاں جب گھر میں بناتے ہیں تب کیا ہی خراب ہو سکتا ہے
وہ تو بھی چیز وہ انسان کے لیے بہت اصر بات ہے اس میں ڈالتے ہیں نا وہ چیز
ہاں ہاں تل وغیرہ بھی ہو ہوتا ہے نا اس کو انہائجینک
وہ انسان کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا انسان کی صحت کے لیے بھی
ہاں ہاں آپ نے صحیح کہا وہ ٹھیک نہیں ہوتا اور لیکن مجھے پسند بھی ہے پیزا ہی زیادہ اور آپ کو کیا پسند ہے بریانی کے بغیر
بہت سارے چیز پسند ہیں
میں اسکول ہاں میں اسکول نہیں گئی تھی کیونکہ کل نا کل میں گئی نہیں گئی تھی کیونکہ میری بہن بیمار تھی گھر کے کام مجھے ہی کرنے پڑتے ہیں اور میں کل نا اچھی ریسپی ایک بنا رہی تھی
کون سی ریسپی
م موز بنا رہی تھی میں کل
اچھا موموز مجھے مجھے وہ گ پسند لگتی ہے لیکن زیادہ نہیں مجھ
لیکن مجھے گھر کے نہیں پسند ہے مجھے باہی کے ہی پسند ہے
گر میں وہ بنتے ہیں اچھے مطلب جو باہر کے ہوتے ہیں نا ان میں ٹیسٹ بہت زیادہ ہوتا ہے
ہاں بالکل گھر میں صاف بنتے ہیں لیکن اچھے نہیں بازار میں اچھے ہوتے ہیں لیکن صاف نہیں
ہاں برابر یہ بات
ہاں جی آپ کو پت ہے مجھے میں گئی تھی کل اسکول لیکن اسکول میں کل بہت ساری کام دکھائی میں نے وہ لکھی ہی نہیں مجھے پہلے کام ہی لکھنی ہے ہم کر
چلو چلو ٹھیک ہے چ دیکھو آپ کام بعد میں کرتے بعد
اوکے ٹھیک ہے اللہ حافظ